ہیلو ہاں
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور جناب کیریئر چاہیں
ج ج نابب الحمد اللہ آ بزربک دو آائ ہو
بہال اچھی ٹھیک
ہاں ہ ہاں بال بچا ابھی وہتائ بال بچے
ہاں بول دو ہاں اب ہمیں تو بال ہیں ہمیں تو بچہ ہے ہاں ٹھیک ہے
ہاں بتاؤ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو
بیٹھے ہیں یار دیوال کے اوپر
کھا لیا
ابھی کہاں کھایا ہے آج آج تمہارے ساتھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو کھائیں گے ساتھ میں شاید
کون بچہ رو رہا ہے کہ کتا رو رہا ہے کیا ہے
ا بچہ کتے میں فرق ہی نا
آ ب ا جیب طرح سے ہو رہا ہے نا
ہاں تو بلی ہو سکتی ہے بلی بچوں کی طریقے روتی ہے
تا نہیں سکتے ہیں کیاہل
تو بلی پٹ ر ہوگ ت
آگ جیںے بھی نیتی ٹھیک ہے نا گ نا گا
گدی جی
ہمارے وہاں جو بلی تھی اس کا کیا ہوا
ہاں
ا نہیں
اور کیا آج اس کے اس کے چوٹ لگ گئی ہے یار پیر میں پتا نہیں کیسے کہیں سے لگا لی ہے ہاں لنگڑا رہے تھے وہ آ کے آصف بھائی نےورامنٹ وغیرہ لگایا اس کے ارے بائی بڑے والے بائی ن آم بائی ار بڑے والے بھائی نے دوائی وائی لنگائی ہے
ہوں
تو بس سب پتا نہیں کیسیے یا کیسے نہیں
مکل ج م ہم توے گھر آئے تھ تو ہمیں نہیں دیکھی تی بلی
دیکھو
ہوں
جب ہم لوگ کہیں چلے جاتے ہیں نا
ہوں
تو یہ یہ کہیں چلی جاتی ہے بلی اور جب ہم لوگ آ جاتے ہیں تب آ جاتی ہے
مطلب گھر کی نہیں ہے کہ مطلب آتی جاتی رہتی ہے
ہاں گھر کی نہیں ہے
ہ وہ آتی ہے
ہوں
آتی ہے اور ایک دم بیٹا پتا ہے کرسی پڑی ہوگی کرسی پہ آرام سے ٹانگیں پھیلا کے سوتی ہے ایک دم جیسا لگتے کوئی حوف ہی نہیں ہے ج سے سو جاتی
ہوں
ہلکا منہ کھلا رہتا ہے ف رہی ار یار اس کا کالا والا بچہ تھا کوئی پکڑ لے گیا اتنا بڑھیا لگتا تھا
ہاں بہت بہترین تھا بھورا والا بچہ ہے کالے والے پہ پتا ہے بہت مہنگے بکتے ہیں کہاں جانتی ہو
ہوں
پھر لوگ جادو وادو چیک کرتے ہیں نا اثرات وغیرہ ا کیا ہے کتے ڈر کا ہے ر جو
م کے ملادمی میں
اور اچھا یہ بتاؤ
ہوں
ہ ابو کہاں ہے
باہائی آ گیا
ہاں وہ تب بھی نچا
اچھا کہاں گئے تھے یہ لوگ کچھ پتا ہے
بتا کے تھوڑی جاتے ہیں
ہوں
ہوں
یہیں گھوم رہے ہوں گے ادھر ادھر
اورک
ہاں
ہوں
ا
ممی شاب کا کا رہی ہوں تنوں بندر
کون تین
لی ایک ہے بھائی
اچھا ہ
ہ ہوں
تو کھانا بن گیا کیا
ہاں ب جاؤا میرے بھک میں چلے گئی آ تو
بھوک کہاں چلی گئی
نہیں لگے بھوکمپ
اب کھا لینا مار
ہم ہم بھول سے گئے تھے کہ میرے بھوک لگی تھی
آ تو کھا لے نا ہ اور ن ہم بھی نہیں کائیں گے تیار رکھنا
چلو کھا ہوں گ
ہوں اور وہ
ہاں ہلو
کیا نام تھا یار ہاں ماموں نے کال کی تھی نہیں
اب
پوچھا تھا کچھ ہ جی پوچھا تھا کچھ
ایسا کیا تھا کہ السلام علیکم کہاں ہو آج کال کر لینا یہ ہے وہ ہے پھر اس کے بعد ا وہ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میسج کیا اس نے مطلب کل پھر ہم نے کال کی کل جانے کے لیے بات ا کی پھر اس کے بعد کال کاٹ دی پھر اس کے بعد اس نے میسج کیا کہ برتن دھو لے پھر اس کے بعد کریں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جب اس کے بعد ہم نے وہ کھولا واٹس ایپ تب اس کا آسس پڑا ہوا تھا کہ ابھی باہر جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد جب آئیں گے تب ہم کال کر رہیں گے تم کو میرا ٹھیک ہے کہتے ہیں پوچھا بھی نہیں کس کام سے جا رہی کیا نہیں
ہوں اور یہ اور کوئی معاموں گی کال تو ہم نے کمپلیٹ کروا دی تھی فائل
ہوں
ہیلو
ہاں دو بچی تو تھی اس کی
ہاں ہو گئی
وی ہو گئی
تو کروا لیتے
ارے دو ابھی بھی بچی ہیں نا آج
آج کت اچھا ہاں ہاں دو بچی ہیں
آج دوچ ہم سے جائے توم نہیں ہوگی ہم نے کمیلی نہیں اس کی چار بچی ہیں
چار بچی تھی دو آج ہو گئی
آج کب کرا ہے تم نے
ابھی شام میں ا گھر آ کے پہنچے بھی نہیں تھے
ہاں
ہوں
ہاں
تو ہم نے کہا تھا کر لو بھائی اور کیا پھر ہم نے ایک کی تھی
ہوں
ہوں
مھ نہیں بتایا اس نے ہم نے کہا تم ہم نے جب کہا کہ ہم بھی برتن دھلنے جا رہے ہیں تو تم کر لو مطلب تم بھی برتن دھل لو تو پھر اس کے بعد کم سے کم ہم نے برتن دھولنے کے بعد دس پندرہ منٹ بعد اس کو کال وہی کال کی تو کہہ رہی کہ اب برتن دھل رہے ہیں ہم نے کہا کیا کر رہی تھی تو کہہ رہیھی ہم کھانا وانا کھے لگے تھے اسی لیے دیر ہو گئے
وہ ہم نے کہا کہ لاسٹ بچی ہے کال ٹھیک ہے لار ب جی تو ہم نے کہا کہ الل تو ہم بس کچھ بولے نہیں باقی اس نے کہا کہ میری دوست سے کر لینا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے تو یہی بات ہوئی بس تبھی تو ہم بتا رہے ہیں وہ چھت پہ بیٹھی کہ رہی تھی
ہوں
نہیں بھی نہیں اس کی پڑتی ہے
اچ
ہیلو
ہاں اچھا اچھا
ہوں اور پیھے ہیں یار ہا چل نہیں رہی بہت گرمی لگ رہی ہے
کانا ہو گ
کھانے میں آلو فائید سالن والے آلو بنے ہیں وہ پتہ نہیں تندوری وغیرہ آئی ہوگی
ہوں
ابھی کھانا ہے اور پھر دیکھو صبح نکلنا ہے یار
دھابی کی پیکنگ ہوگی ساری تیاری ہوگی دھابی کی
ہاں بھاابھی کی تیاری ہو گئی اور پلس ان کو دوائی لینی ہے پلس ان کی بہن آئی ہے تو ان سے ملیں گی ان کا لفڑا چل رہا ہے نا یار
جی
انہوں نے لو میرج کی تھی
باوی کے رہن
ہاں ل میر اس کی تھی
ہوں
تو ہوا کیا اب وہ لڑائی کرتے ہیں جو ان کے ہسبینڈ ہے رکھنا نہیں چاہتے یہ وہ لڑائی جھگڑا مچا ہے خب
ہاں
ہوں تو یہی سب ہو رہا ہے تو تو وہ ہے
اسے ال میرج میں کھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے
ارے تو جاہل ہے نا
ہوں
پڑھے لکھے تھوڑی نہا ہے اور مطلب جانتے ہو
ہوں
دو بندی ہیں
ہاں
ہاں بند میرے میرے ماما کے ہی تو لڑکے ہیں وہ
جی
ہاں جو ہے وہ میرا ماما ہی لڑکے ہیں
ہوں
ادھر میری م مامی کی لک ماما کے ادھر میری ماما کی لڑکی ہے ادھر میرے ماما کا لڑکا
ہوں
ہاں تو یہ فین تھا ایں بتاؤ آپس میں یہ ہو جاتا ہے بھائی
ہوں
پر تمہ سب م میں رش پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے
ہم تو اپنے ریلیشن میں کبھی نہ کریں س جتنا دور کا ریلیشن ہے میرا ہم وہاں اپنے پر نانیانی کی پر دادی کی طرف بھی چلے جائیں تو نہیں لڑکے ہیں ہمیں تو نہیں ہم کو نہیں وہ فیل ہی نہیں آتا کبھی ہمیں کہ ان سے یہ کر لیں آپ سامنے تک کر بھی رہا ہو تو بھی ہم منہ بنا دیں ہمیں تو نہیں کہنا بھیا کا بھی رشتے دار چاہے ہم جتتا اچھے سے بولےاہے جتتا دیکھو مطلب ہم جب وہاں جاتے ہیں پر دادی کے وہاں اپنی طرف مطلب اپنی دادی کے دادی کے سسرال
بیٹا میں یہ بات تم سے ہاں ہاں ہم تم سے ایک بات کہیں گے اللہ ناک کرے ایسا ہو بٹ اگر ہم سے نہیں ہوئی شادی تمہاری تو بہت سوچ سمجھ کے بیٹا شادی کرنا
ہوں
ٹھیک ہے
جی
ہیلو
ہاں ہاں مطلب
ہاں بہت سوچ سمجھ کے شادی کرنے والی ہے جہاں تک یہاں تک یہاں تک لڑکے بھی نہیں سیف ہیں نہ لڑکیاں سیف ہیں
ہاں یہ تو ہے
ہ اتنا یاد رکھنا بہت سوچ سمجھ کے کرنا
ہوں
ہاں باقی اللہ کرے اچھا اچھا ہو جائے سب کا
ہاں اور تومحی ہے ان شاء اللہ ہو
ک کتی کوئی باروشا نہیں نا
ہوں ب
کسی کا کہیں من بھر جاتا ہے کسی کا کہیں کسی کا کہیں اور چکر چلنے لگتا ہے بھیا بہت بہت چل رہا ہے یہ سب بہت
ہوں
اب ان کا من ہی بھر گیا ہے اور کیا مطلب زیادہ ہوں
مارتے پیٹتے بھی ہوں گ
ہاں تبھی تو مارتے پیٹتے ہیں تبھی تو چلی آئی ہیں وہ واپس
ابے ہم تو ن ادھر دو گھوسا لگا تو کھینچ کھینچ سے گردن کاٹ ڈال دے
گردن کاڈ ڈالے ایسا رو نے یار لو میرج کہے یار دونوں کو سمجھنا بیٹا دونوں کو سمجھنا چاہیے وہ وہ بچاری اپنا گھر چھوڑ کے آئی اگر وہ کچھ کر بھی رہی ہے تو گم کھاؤ
اور کو
مطلب صحیح میں یار کیا ہی بتائیں اور ت تین بچے ہیں ان کے
ہاں
تینوں چھوٹے چھوٹے ہیں
ہوں ہوں
ہ
اے بچنا کیا رہنےون
اور وہ بچے کو خالی لینے آ رہا
ہوں
ہ ایک بار اور لڑائی ہوئی تھی تو سمجھوتا ہوا تھا پھر پھر وہی پھر وہی بات ار نو بیٹا چلو ٹھیک ہے مانو کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تمہیں آپس میں سلجھا لینا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے چھوڑنا بیٹھانا یہ کیا ہوتا ہے بھائی کہ کسی تیسرے کو چوتھوں کو ایڈ کرو گے تو اس میں تو بھائی ظاہر کی بات ہے دوریاں بڑھیں گی
ہاں مٹ
گھر کی لڑائی گھر میں رہے نا سب سے اچھا رہتا ہے کسی کو پتا نہ چلے یہاں تک کہ امی ابو کو بھی نہ پتا چلے
سرے ٹھیک کرتے نا مت جا رہے گھر نا اللہ حافظ